السلام علیکم السلام علیکم-
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ- اور بھائی جان ٹھیک ہو آپ?
سب ٹھیک ہے-
ہاں شکر اللہ تال سب ٹھیک ہے کھانا کھایا? آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے آپ کی-
نے کھا لیا آپ نے کھا لیا-
ہاں کھانا تو کھا لیا-
انی بہت خوب بر سن- جی
اب کون سا دن مقرر کیا جس دن جائیں گے-
جیں گے جانے کی بات ہو رہی ہے-
ہاں- ہاں گھومنے پھرنے جانے کی بات ہو رہی ہے ہاں گھومنے پھرنے جانے کی بات ہو رہی ہے-
اچھا ٹھیک- دیکھیں گے انہیں آنے والے دنوں میں کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے-
میرا یہ خیال تھا کہ ہم جائیں گے بدوار کو-
بتوار کو بدوار ٹھیک- ٹھیک وہ بھی صحیح ہے-
منگلوار یا بدوار کو جائیں گے ہم-
جی بالکل وہ بات بھی صی وہ وہ دن بھی ٹھیک ہےب- اور جو باقی جو ہمارے ساتھ لوگ جڑنے والے ہیں-
ہاں اور دو ساتھی جو ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں ان کو میں نے اطلاع کر دی ہے-
کر تیار ہے آنے کے لیے- پھر تو خوب ہے خوب بہت خوب اور سنائیے جو ہم نے- س وغیرہ کے لیے بڑا تھا آپ سے- نے کو تھا آپ نے وہ معلوم کیا-
ہاں میں نے- کیا معلوم ہم میں نے یہ بھی ارادہ بنایا کہ ہم کر رہے کام ہم- دو کلو گوشت ساتھ لے رہے-
جی- ہم وہ مسالہ وغیرہ لگا کر لیں گے ساتھ- جی بالکل بالکل وہ بات پکائیں گے جی بالکل وہ وہ بات ٹھیک ہے-
ہاں بالکل- بالکل- آپ بتائیں آپ کا وہ کچھ ساتسھ لینے کا ارادہ ہے- بس یہی کچھ تھوڑے چھوٹے موٹے- چھوٹی موٹی چیزیں لے جائیں گے وہ چٹنی وغیرہ کے لیے جیسے بول- رہا تھا میں مولی وغیرہ اور پیاز کی چٹ- اپتنی بھی لے جائیں گے اور جو- دودھ کی لسی ہوتی ہے وہ بھی لے جائیں گے- تو اس سے تھوڑی بہت جو ہم گوشت وغیرہ لا رہے ہیں تو اس سے تھوڑی بہت کم ہو گئی جی بالکل بالکل جو اس کی وجہ سے گرماہٹ ہوتی ہے جسم میں وہ کم ہو جائے گی میرا تو آپ کو معلوم ہے میں تو لسی وغیرہ دودھ وغیرہ پیتا نہیں ہوں ایسے میں سوچ ہوں اپنے لیے ایک
بڑی سی پانی کی بوٹل ساتھ ہوں الگ سے جس میں میں
میں کچھ ڈال کے لاؤں جیسے نیمبو پانی وغیرہ جی بالکل بالکل وہ بھی بڑھیا رہے گا تو اگر دیکھا جائے آپ بول رہے تھے بدھوار جی ب تو بدھوار کے دن اگر ہم سوچ رہے ہیں جانے کو تو پہلے تو ہم بول رہے ہیں نارا ناگا کے علاقے جائیں گے نارا ناگ علاقے ہاں میں نے وہاں پہ ایک مرتبہ گیا ہوں وہ بہت زیادہ اچھی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ آپ پہاڑ دکھیں گے پانی ہے وہاں سے وہاں پہ بہت زدہ اچھی جگہ ہے وہاں پر ج بالکل بالکل تو جیسے کہ آپ بول رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی جگہ ہے تو ہم وہی جائیں گے بہتر رہے گا ہاں جی بہتر رہے گا تو آپ کو تو راستہ وغیرہ وہاں کا معلوم ہی رہے گا کیونکہ آپ گئے ہیں ہاں میں ایک مرتبہ گیا ہوں تب سے کئی سال ہو گئے چار سال ہو گئے تب سے اتنا زیادہ لیکن ہم کر لیں گے کام آج کل تو تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم پتاہ کر لیتے ہیں راستہ کہاں سے کیا جانا ہے جی بالکل بالکل وہ بات بھی صحیح ہے ہم انٹرنیٹ سے بھی اپنے راستے دیکھ سکتے ہیں
میں نے ان دو ساتھیوں کو بھی اطلاع دے رکھیے ہم صبح ساتھ یا پھر آٹھ بجے نکلیں گے گھروں سے پھر ہم ملاقات کریں گے عیدگاہ کے پاس
جی بالکل بالکل لیکن میرے حساب سے سات آٹھ بجے تو بہت ہی جلدی ہو جائے گا نا
نہیں ہم اگر دیکھ دیکیں گے تو راستے میں کافی زیادہ ٹریفک بھی ہوتا ہے اس وجہ سے دیر ہو سکتی ہے اور پھر ہمیں وہاں سے کسی اور جگہ پہ جانا ہے
جی بالکل بالکل وہ بھی ٹھیک ہے تو جو مشورہ کرنا تھا ایک جی
میرا مجھے یہ خیال آیا تھا کہ وہاں سے ہم اگر ہم صبح جلدی نکلیں گے
یں گے تو وہاں سے پھر وہاں پہنچیں گے ہم تو ایک دو گھنٹوں میں جی جی ایک دو گھنٹے کا فاصلہ لگے گا ہمیں وہاں تک جی
تو پھر وہاں سے دوپہر کے بعد ہی نکلیں گے ہم دو
ہم دوپہر کے فورا بعر نکلیں گے تو اس کے بعد ہم جائیں گے مانس بل
جی بالکل س جی جی میں مانسبل جا رکھا ہوں جی بالکل وہ بھی صحیح ہے اگر وہاں سے ہم جلدی فارغ ہو گئیں تو ہم پھر وہاں سے مانسبل بھی جا سکتے ہیں تو میرا یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو ہمارا تیسرا ساتھی ہے وہ اس دن کے لیے اس جو ہم نے دن مقرر کیا ہے اس دن کے لیے تیار ہے
ہاں جی اس کو میں نے بول کے رکھا کہ ہم بدوار کو یا پھر
منگلوار کو جا رہے ہیں جی کو تیار رہنا
ہاں جو چوتھا ساتھی ہے ہمارا اس کو ابھی ہم نے اتنا اچھے سے نہیں دی اس سے رابطہ نہیں ہو پایا
مجھے نا ان دو ساتھیوں میں نا تھوڑا سا مطلب پورا وشواس پورا بھروسہ ہے نہیں کہ یہ لوگ آئیں گے کیونکہ جیسے میں نے جو ہمارا جو تیسرا ساتھی ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی ان سے تو وہ زیادہ مطمئن نہیں تھے اس میں آنے کے لئے
اگر میں اب آپ کو دل کی بات بولوں تو مجھے بھی یہی خیال آ رہا تھا دلی خیال آیا تھا کہ شاید وہ دو اور دو ساتھی ہمارے شاید وہ رضامندی ہو گئے آنے والے دنوں میں آنے کے لیے لیکن
آنا تو پڑے گا جی بالکل بالکل کیونکہ دیکھا جائے یہی کچھ دن ہے ہمارے پاس جس میں ہم پارغ ہیں تو پھر آنے والے وقت میں جو آنے والا وقت ہوگا تو ا میں شاید سب لوگوں کا کسی کا جی بالکل بالکل تو کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر یہ وقت تو آنے سے رہا تو ایسے سب ہم گھومنے وغیرہ تو جا نہیں پائیں گے پھر اصل میں پھر انسان اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ پھر وقت نہیں نکال پاتا ہے ایسے گھومنے پھرنے جانے کے لیے اس لیے میں نے ارادہ کیاسا کہ
اس سے پہلے کہ ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائے ہم ایک بار پھر سے ملیں گے کہیں گھومنے جائیں گے مزے کریں گے تاکہ پھر یادگار یادیں بنائیں گے ہم
جی بالکل بالکل اس سے تو یادیں وغیرہ بنتی ہیں یہ یادیں کل جا کے انسان کو یاد رہتی ہے
ہاں یہی باتیں تو کل جا کے یاد آتی ہے
یہ بالکل جو پھر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یا کسی اور سے گفتگو کرتے ہیں ان بارے میں کہ ایک وقت ہمارا ایسا تھا کہ ہم کچھ دوست گھومنے وغیرہ گئے تو وہاں ایسا ہوا تو یہ سب کہانیاں ہی رہ جاتی ہے پھر
یہی کہانیاں ہمیں پھر زندگی بھر یاد رہتی ہے کہ ہم ایک زمانے میں ایک وقت پہ ہم ایسے ہوا کرتے تھ کیونکہ زندگی ہمیشہ صحیح ایک جیسی نہیں رہتی زندگی کہ ہر ایک انسان کی زندگی بدلتی رہے کیونکہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے آگے جا کر تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی کچھ ایسی یادگار یادیں بنائیں جو کہ زندگی بھر ہمیں ہمارے ساتھ رہے
جو لڑکے رہتے ہیں ان پہ تو زیادہ ہی ذمہ داریاں
ہاں بالکل صحیح بات بولیے آپ نے
اور جو جیسے کہ آج کل کا جو چل رہا ہے اسی حساب سے تو ایک نوجوان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلیں پیدا ہو رہی ہے
ہاں اس بات سے میں آپ اس بات سے سہمت ہوں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان پہ زیادہ ذہنی دباؤ ہے کیونکہ آ دن ب دن مہنگائی بڑتی جا رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور کرنے کو کچھ کام ہے نہیں روزگار مشل سے مل رہا ہے آج کل اگریں روزگار مل بھی رہا ہے تو ہم اتنا نہیں کما پاتے ہیں آج کل کے دور میں اس لیے مشکلیں زیادہ تر بڑھتی جاتی ہے آگے جا کر
جی بالکل تو میرا نا ایک مشورہ تھا کہ اگر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بدھوار یا منگلوار کو آپ بول رہے تھے شاید بدوار کہہ رہے تھے نا شاید
منگلوار یا بدوار
جی بالکل تو بدھوار یا منگلوار جس دن بھی اب ہم ہمارا جانا ہوا وہاں تو ہم پہلے کہ ہی نہانے وغیرہ چلے جائیں وہ بھی صحیح رہے گا کیونکہ
نہیں اب مجھے لگتا ہے کہ کہ ہم گھر سے ہی نہا کے جائے کیونکہ پھر نہانے کے ساتھ پھر ہمارا وقت ضائع ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں کافی لمبا راستہ طے کرنا ہے
اگر ہم دیکھیں گے تو سری نگر سے وہ پھر بھی چالیس کلو میٹر دور ہے تو آنے جانے میں وقت لگے گا اگر ہم نہانے کے ہیہ جائیں گے تو اس کے ساتھ ہمارا وقت ضائع ہو سکتا ہے
جی یہ بھی صحیح ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس دن اور یہ بھی گوور میں رکھیے گا کہ جو
آنے والے دنوں میں جائیں گے اور ہمارے وہ دو ساتھی بھی آنے والے دنوں میں آئیں گے ہمارے ساتھ
جی بالکل وہی میں بھی کہنے والا تھا آپ سے تو ان سے کچھ خراب رابتا وغیرہ کریں گے کل کل دیکھتے ہیں ان سے ایک رابطہ کریں گے کہ ان کو اس بارے میں بتائیں گے کیا ایسا ایسا ہے ہم ایسا ایسا سوچ کے رکھے ہیں تو آپ اس بات سے سہمتی رکھتے ہیں کہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں
کوشش کریں گے وہ ویسے تو ان کو آنا پڑے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ منع کرے آنے کے لیے کوشش کریں گے وہ بھی آئے تاکہ ہم مزے کریں وہاں پر ایک یادگار بن جائے کیکہ کیا پتا آنے والی زندگی میں ہم کہاں ہوں گے
بالکل چلیے دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا
ہاں جی دیکھتے ہیں اب کل دیکھتے ہیں
جی بالکل بالکل چلیے اپنا خیال رکھی چلیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ